ہیلو وعلیکم السلام آپ ٹھیک سے ہو اچھے سے ہو الحمد اللہ
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو ہاں بس ہمیں ہی کال ہوتی ہے باقی کسی کو کال نہیں ہوتی ہے
مجھے دیا تھا نا اس نے بھی اقرا نے بھی اپنے بھائی کا آئے ڈی بولو میں اسی پہ اس کو بھی نہیں ہوا
مجھے بھی نہیں ہوا ہمیں پتہ نہیں ہمیں دو کوئی ہوتا ہے
مالا مال بنیں گے
ہم ہمیں دو کوئی ہوتا ہے وہس پتہ نہیں باقیوں کو کیوں نہیں ہوتا
آپ نے کھانا کھا لیا
ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا
ہ ابھی کھائے نا اب میں نے بارتا ہوں تو یہ میری بیٹی کے پاس میں نے اس کو ڈالا ڈاٹا اور ٹی وی ڈالا میں نے بولا اس کو دیکھو ٹی وی
اچھا ٹھیکھ ہاں یہ وائی فائی پہ چلتا ہے ٹی وی
ہاں یہ کنیکٹ ہوتا نا وائی فائی سے
اچھا ٹھیک وہ ہسبینڈ کا ہے وہ ٹھیک ہے
وہ باہر نکل گیا ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک ب اچھا کہ آپ کتنے بجے سوتے ہو
وہ میں سوتی ہوں میں ا چارتی ہوں کبھی گیارہ بجے کبھی سارے دس کبھی دس بجے کھانا کھے ہیں نو بجے سارے ن ہو گیا دس بجے آج کھانو بجے وہ نکل گیا باہر پھر میں اوپر جاتی ہوں پھر تھوڑی دیر دیکھ کے فون پھرسو جاتی ہوں میں اچھا ماما آپ کی سو گئے ہاں میں بھی فری ہوتی ش اب اب آئگی نہ نجم جان کے سامنے اگتا ج م خ پاتا ہے ممی کو پاتا ہے اس بڈ ادھر والی مگر بقٹی کو ڈؤن لڈ نہیں ہو رہا ہے وہ ایپ
اس کو نہیں ہو رہا ابھی نہیں نہیں آپ کی کال ہوگی اس کو آپ اس کو کال کرو آپ کی لگے گی کہ وہاں سے نہیں لگے گی اس کو اس نے ایپ کی نا ڈاؤن لوڈ ابھی نہیں لگے گی دو دن کے بعد ہوتا ہے اس نے ایپ ک نہ ڈاؤن لوڈ
انکل کا تیسرا دن تھا نا تاپ کیا اس کو ڈاؤن لوڈ تاپ سے نہیں ہوا ہے اس کو اب کچھ نہیں آ رہا ہے کل ہو جائے تو پھر میں کال کروں گی اس
ہاں مجھے بتاؤ یہ اس کو آپ نے یہ نا آپ نے اس کو کوئی کال کی اس کو آپ کے سائڈ سے ہوگی نا کال لیکن کیونکہ میں نے بھی میں نے فرینڈ کو کی ہے نا اس کو میری میرے سائڈ سے کال ہوئی لیکن وہاں سے نہیں ہوئی وہاں سے اس کو ابھی ٹاسک نہیں آئے لیکن آپ کو ہوگی اس کو کال آپ ٹرائی کرو کل اس
اچک اچھا دو پھر میں کال کروں گی اس کو
اس کو بولنا ایپ میں یہ رہو میں آپ کو یہی سے کال کروں گی آپ جب اس کو کال کرو گے وہ اٹھائے گی ہاں اس کو ہوگی کال ہاں
اس کو جانا ہے ک اس کو کیمپنگ پہ جانا ہے بیٹے کو شاہجہاں کو نائنٹی کیو بعد میں میں نے اس کو بولا تھا بیٹھے تو پ جاب ہمارا کام پک اپ تین دن تک اس کو جانے گول مار اسکول
اسکول کے ساتھ اچھا یہ کون سا اسکول ہے
یہ ہے نا یہ لیجے ایڈریس
اچھا اچھا سکول ہے
ہاں لیجنڈ جو مال باغ میں ہے لال باغ
اچھا اچھا اچھا ٹھیک
میرے بیٹے کو بھی جانا تھا اس کو جانا تھا سون مارگ مگر اس کو بھی بول سمر بریک کے بعد ختم ہوجائیں گے نا سمر بریک تو اب جانا ہے اس کو بھی اس کو بھی جانا ہے پھر دو ہاں دو دن تیسرے دن وہ واپس ویسے ہی تاجہان کو بھی ٹینتھ بچوں کو جانا ہے ٹینتھ لڑکوں کو بس لڑکیوں کو نہیں لڑکی پی ٹی سر کے ساتھ جا نہیں لڑکوں کو پی ٹی سر کی ساتھ جانا ہے میں نے بولا تھا اس کو مت پیسے و وہ اس نے نہیں مانا مجھے جانا ہے آپ مجھے جانےمس جاؤ کوئی بات نہیں
جانے دو نا یہ کوئی ایج ہوتی ہے انجوائے کریں گے بچارے
کہ آج کل موسما ٹھیک رہتا ہے دیکھو پچھلے ہفتے کیا ہوا پہلگاؤں میں کتنا پانک چڑ گئے وہاں پہ ہوٹلوں میں اس لیے میں ڈرتی ہوں اس لیے میں بولتی مت
لیکن یہ تو اسکول کے ساتھ جاتے ہیں نا اسکول کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے
اس لیے میں بولتی ہوں مگر پہاڑوں پہ ادھر مت جانا دور دور مت جانا اگر ج نیچے ہی اوپر نہیں جانا سر مار گئے نا وہاں پہ پانی میں گلمرگ میں نہیں ہے گلمرگ میں نہیں ہے اس لیے بول رہی تھی مگر وہ مانتا نہیں ماما آپ کی سو گئی
ہاں ہاں وہ سو گئی
بابا بھی سو گیا
ہاں وہ بھی سو گئے اور کیا کیا آج ہاں ہاں وہ
آج دن بھر وہاں پہ کام کیا اپر سے نیچے تک جاڑو کیا پوچا کیا اقرا نے گوگی نے شافعی شافعی نہی شافعی نہیں اور ائمن نے ویکمنر سے کیا صفائی
اچھا ٹھیک اب وہ ٹھیک ہے
ائمن مجھے بولا تھا جب آپ گھر پونچی مجھے کال کرنا میں نے کی کام میں لگی چائے بنائی پھر بانٹی تھی پھر کھانا بنائی سبزی پکائی میں نے پھر ب
مجھے مجھے نہیں لیٹ ہوتا پتا ہے مجھے کیا ہو گیا ہمیں گاڑی میں کسی سیکھ کو پیسے لیے چوری ٹھیک ہے
کس کس کے کس کو آپ کہ گاڑی میں
وہ نا ریڈ ریڈ بس جو ہاں میری گاڑی میں تھے وہ
آ جھا
ہاں ہاں وہ ریڈ والی بس اس کو اسمارٹ سٹی والی بس وہاں پہ لےیا اس کو چوری ٹینٹی فائیو تھاؤزینڈ اس نے جیب میں رکھے تھے ہاں
جیب میں
وہ اور ہاں اور چڑھا دیکھو کس میں اب اس نے بولا نیچے نیچے اترو سے یہ پہلے جینٹس تو میں چیک انگ کرو گا وہاں پہ اس کو لڑائی کے بچارے کو بولا آپ کیسے آپ کیسے روک سکتے ہو ہمیں ایسے وہ تو چور کب کا نکل گیا ہوگا وہ یہی پہ گاڑی میں رہے گا آپ کو چور جو جو پیسنجر اترے گا اسکو آپ اس نے ہمیں روکا لگ بھگ آدھے گھنٹے
ہاں ہاں میں نے بولا نا ارشا دیدی کو میں نے بولا ارشا دیدی کو کوااس کا نعلم کا سوئچ آف آ رہا ہے فون اسے بولا وہ گئی ہے سائمہ کے گھر
ہاں پھر میں وہاں
میں نے آپ کو کیا یہاں پہ مت رکھو میں نے آپ پھر اک ر کو کیا اکر کو نہیں ہوا تو میں نے ر
پھر میں سائمہ دی کے گھر گئی مجھے ہو گیا نا سوئچ آف پھر میں سائمہ دی کے گھر گئی وہاں پہ وہاں پہ اس کو عثمان لے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس اور سعد تو پھر ہم وہاں ہاں
اس نے بولا اس کا چیسٹ بہت خراب ہے اس کو فارق نہیں ہو رہی ہے
اس کو انجیکشن کیا اب الرجی کا اس کو الرجی ہو گئی تھی اس نے گندا جوس پیا تھا کوئی مینگو جس ہاں اس نے گھر میں تھی نہیں شاید ہاں اسی سے اس کو الرجی ہوگی تھی ہاں اور اس نے کہا یہ ہاں ہاں پھر میں آ گئی اس نے کہا ڈاکٹر نے کہ یہ اور نہاتے ہیں ٹھنڈے پانی میں پتا نہیں کس پانی سے نہایا ہاں بولا ٹینک
مجھے گوگی نے بھی کہا نا میرے ساتھ بات کروں مجھے مجھے اچھا ہی نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ بات کرنے بس ایک پارسو بھی بول آج آج بھی بول آپ کے ساتھ میں کرتی ہوں مجھے لگرہا ہے کچھ عجیب ہی جیسا میں جب اسکے ساتھ جب بات کرونگی مجھے لگرہا ہے عیب جیس مجھے لگرہا عجیب جیس ہے
کوئی مسئلہ نہیں ہے
نہیں وہ بات نہیں میں نے میں سمجھ مجھے اچھا نہیں لگے گا آئمن کے سب میں کر سکتی ہوں بہت
پتا ہے کل ہم پتا ہے کیا ہوا اس کو جب اس کو ہم کال کٹ کرتے ہیں اس کو خود ہی کال کٹ ہوتی ہے گیارہ بارہ منٹ کے بعد مجھے کل ایک نے بولا وہ ن نشہ دی اس کو آئمن دی نے دی تھی نا یہ میرا نمبر میں نے اس کے ساتھ بات کی اس نے نہیں نہیں آپ نہیں کاٹو نا میں کاٹوں گی یہ خود کاٹ ہوتی ہے
یہ آئمن بولتی ہیں دس
نہیں نہیں نہیں نہ نہ نہ اس نے بولا یہ خود کاٹ یہ گیارہ منٹ کے بعد خود کاٹ ہوتی ہیں
اچھا خودی
ہاں مجھے لگا یہ ہمیں یہاں آٹومیٹکلی یہ ہو جاتی خود کٹ اس نے بولا آپ مت کٹ کرو
کیوں کرتی ہو دس منٹ تک بائی دس منٹ ہو جاے گے جلدی کرنا تھا آپ نے گیارہ منٹ تک بات کی یہ کیا کر رہی تمسام اچھا د ہم کر رہیں گے
میں نے اس کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ گیارہ منٹ ففٹی ایٹ سیکنڈس کیے اس نے بولا مت کاٹو آپ یہ خود کٹے گا میں نے کہا ٹھیک ہے ہاں پھر خود کٹ گیا یہ کال
اچھا یہ وہی سے ہوگا رمی جی اس لیے اا ہم دیکھیے گے ہم دیکھیں گے نا آپ
ہاں ہم دیکھ
وہ بولتے ہیں نا اگر دس منٹ تک بات کروں تو بس
نہ نہ نہ اس نے بولا اس اسی لیے یہ آپ کو ابھی تک یہ نہیں ہوا شاید پتا نہیں کیا بولا لیکن بولا اس نے لیکن
آپ نے کون آپ نے ملائکہ کے نمبر سے کیا کال
ہاں میری نہ نہ ملائکہ کی ہے نا آئی ڈی ہے یہ اسی کی آئی ڈی ہے کیونکہ میں نے جو بنائی تھی نا اس کو آئے ہوں گے اب اب ٹاسکس لیکن میں نے وہ نئی نئی بنائی تھی تب تک بولا ایمن دی نے آپ اسی سے کام کرو تو میں کیونکہ ملائکہ نے بولا تھا میں یہ نہیں کروں گی فون آ فرینڈ کہ نہیں کروں گی
کیوں کسی کو بات مس اچھے لگ کسی کو باتیں اچھی نہیں لگتی شاید اسیلے وہ
ہاں
بولا ہوگا اس نے
اس نے بولا میں نہیں کروں گی یہ یہ آپ لوگ کرو تو مجھے کوئی اور کام دینا پھر
اچھا اچھا وہ پڑتی ہیں ابھی وہ اس کو وہ گریجویشن کر رہی ہیں
ہاں گریجویشن کر رہی ہے ابھی
اچھا وہ کر رہے ہیں ملک
وہ جاب کر رہے ہیں ملک
ملک بھائی اس کا ہیلو
ہاں وہ جاب کر رہے ہیں ملک ہاں
اں اچھا اچھا اور بولو حال چال بولو موسم
کیا کیا آج دن بھر آپ نے ہاں موسم
کام کام کھانا کھایا پھر کھانا خالہ تھی نا بہت بیمار وزیر باغ کی وہ چل نہیں سکتی تھی وہ زیادہ اس کو پھر آکسیجن لگا وہ بول رہی تھی مجھے بیک جیسے بے قراری ہو رہی ہے چل نہیں پارہی تھی وہ دو دو اس کو بندے اٹھا رہے تھے بچاری کو اس کو اتنا اس کے پیر میں اتنی پھونک چڑی تھی بچاری اب پتہ نہیں فرق ہوا بھی یانہیں اب لے جائیں گے اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی
اقرا کر رہی تھی کال بولا کہ ابھی میں نے کھانا نہیں کھایا انہوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے وہ ہو جائے تھ ہی ہاں ہاں وہ انہوں نے ابھی نہیں کھانا کھایا ہے وہ لیٹ ہی شاید کھاتے ہیں اسی لیے
نکال ہمانی اچھا دوپہر کو ہم نے جلدی کھائے لگ بگ دو سوا دو بجے کائے ہم نے ک
ہوں اچھا ٹھیک ہے دوپہر کو دک میں دیکھتی ہوں کتنے منٹس ہو گئے دیکھا ابھی بھی ہم نے کال کاٹ ہے نا دیکھا یہ خود کال کاٹ ہوٹے ر کوو دیکھیں گے نا ہم دو تین مطلب ہاں رکوم کاٹتی آپ اب وہی سے کرنا ہے
ہاں
اپ وہی سے کرنا اپ وہی سے کال کرنا آپ ہاں
اچھا م ہی
کے بھی ایک ٹاسک ہو جائے گا ہاں کرو آپ